ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سعدیہ بتا الحمد للہ اپنا بتاؤ تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں
سب اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور امی کیا کر رہی ہیں
امی ابھی بیٹھی ہوئی ہے آ دکان گئے ہیں
اچھا
آپ لوگ کیا کر رہے
ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کر رہے ہیں
عارم لوگ سب ٹھیک ہے نا
ہاں ایک دم ٹھیک ہے پوپا آئے ہیں تبھی وہی ہاں چھوٹی منی بھی ٹھیک ہے پر منی بھی
اچھا
ابھی پھو پھا آئے ہوئے ہیں چھوٹے والے سلیم بھیا تو انہیں سے بھی بس سلیم بھیاآیے تھے صبح میں بھی آئے تھے تو کچھ کام تھا تو یہ کام پھر اپناتا پھر اب یا ہے تھوڑا آرام کر رہے ہیں کھاو کر کے
تو پھوفا اکیلے آئے یا پھفی بھی آئی ہے
نہیں نہیں بس پوفا کے اکیلے آیے ہے
ہاں کچہیری یا کورٹ میں کچھ کام ہوگا
ہاں کچہیری میں کام تھا اسی چلتے تو تھوڑا تل تھا تو اسی کو ان کو بولا تھا نا اس چلتے آئے تھے لینے
امم اچھا دادی کا کر رہی ہے
دادی ابھی نہانے جا رہی ہیں ہاں ہاں دادا سامان ادھر ادھر کر رہے ہیں سر یار ہیں ہے اسطرف کچرا وغیرہ
تو پورا کمپلیٹ ہو گیا پورا کام
نہیں نہیں نہیں وہا ہے کمپلیٹ ہے ابھی سیڑھی میں کام چل رہا ہے سیڑھی میں اوپر سے ہو رہا ہے امم
پلستر ہو رہا یا ا تھی
پلاستر ہو رہا ہے تو ابھی فی الحال آج منگل ہے نا تو اس چلتےبھی بند ہے کام کل سے اب دیکھو میستری جی آئیں گے تو کام ہوگا انورانی سے بات ہوتی ہے
کیاچی
دیورانی سے بات ہوتی ہے
ہاں ہوتی ہے آج صبح ہی کیے تھے تو نہا کے آئی تھی بول رہی جا رہے ابھی ریڈی ہو کے کالج جائیں گے
اچھا کتنے بجے سے کلاسیز رہتی ہے اس کی
نو بجے سے تین بجے تک رہتی ہے
ہاں ادھر تو بارش ہو رہی ہوگی اچھا خاصہ
نہیں ابھی نہیں ہوا کل بہت زیادہ گرمی تھی اور کل توگ صبح میں ناشتہ بھی نہیں کی تھی اڈلی بنا تھا اس لیے
تو اڈلی پسند نہیں ہے
نہیں اس کو اڈلی پسند ہے لیکن وہاں تھوڑا کچا دیتا ہے گلا ہو پورا پانی سے بھینگا ہوا
اور صحیح نہیں بناتا ہوگا
نہیں صحیح نہیں بناتا ہے بولتی ہے کہ گھر میں بنتا ویسا بنتا ہے تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے لیکن پورا ایک دم کچا رہتا ہے
ہاں ویسے میں پھر صحت خراب ہو جائے گا نا باہر رہنا ہی ہے اس کو گھر میں رہنا ہی ہے کہ ایک دو دن کام ویسے چل جائے گا کچا وچا کھانے سے
اور ہر منڈے کو وہی ملتا ہے
ہاں یہ لوگ کمپلین نہیں کرتی ہیں
کرتی ہے لیکن ہاسٹل میں جان بھی کرتے ہیں
ہاں زیادہ ایکسن نہیں لیتا ہوں
ہوں کل صبح ایسے ہی رہی بولے تو اس کو چنا ڈال دینا صبح صبح کھانا
ہاں کیا کرے گی تو ہاں ہاں
اور ارم کا نام ایڈمیشن کروا رہے ہیں ابھی
نہیں ابھی نیو سیشن سے اسٹارٹ ہوا ہے ابھی تو ادھر نانی گھر جانے کے چلتے نانی گھر جانا ہے نانی گھر جانے کے بعد ہوگا ایڈمیشن سب نانی گھر ادھر گئے ہی میں اب دیک تو اس منتھ کے لاسٹ اس منتھ کے لاسٹ تک جائے گے
اچھا
ہاں کہ ب سلان بنا بنا کر کے کینسل کر دیے
فرید آباد جائ گے
ہوں کئی بار تین چار بار ہو گیا منا میںنے کہ بولے کہ یہاں آئیں گے پھر جس دے جانا رہتا ہے اس فون کر کے بول کی نہیں جانا نہیں آئی ہیں ابھی
ادھر گرمی بھی بہت زیادہ تھا
نہیں ایسے کام بند رہتا ہے ہم ہم جانے کا پلان بناتے ہیں پھر کیسے اتی کام لگ جاتا ہے پے چھوڑ دیتے ہیں
ہاں کام لگتا ہے تو گھر میں رہنا بھی ضروری ہے
ہاں ادھر ایسے پیمنٹ وغیرہ ہمیں کرتے نا آ پھر سب لکھتے وغیرہ ہے لیبر مستری کا حاضری
اچھا اور
اور خالہ سے بات ہوتی ہے
ہاں ہوتی ہے کل بات کیے تھے آج تو نہیں کی ہے پتہ نہیں کہاں سب بزی ہے
ا نان گ من لگر تھاا
ہاں لگبھی نے کیا نہیں ایسے بھی نانی گھر اپنا ہی گسن لگتا ہے
ہاں
یہاں وہاں میں کوئی انتر نہیں بس یہی انتر ہے کہ ہم لوگ گلی میں گھر ہو جا رہا ہےاں روڈ بھی ہوگیا ہے
ہاں
ہوں ہاں
اور ماموں گھر ہی پہ ہیں چھوٹے والے ماموں
گھر ہی پہ رہتے ہیں صبح صبح پڑھانے جاتے ہیں مطلب اسکول جاتے ہیں پڑھانے میں باقی ٹائم گھر ہی رہتے ہیں
باقی
کیا جی
پارکھی میں جاتے ہیں پڑھانے
ہاں پاکئنگ جاتے
ہمم
ابھی تو مارننگ اس اسکول تھا تو پھر اب تھوڑا لیٹ ہو گیا مطلب وہی ٹائم ہے لیکن آدھا گھنٹہ کیا آگے پیچھے ہو گیا
ہاں ڈے ہو گیا تھوڑا سا ٹائم بڑھ جاتا ہے ٹیچر لوگ کو تو خیر جانا ہی رہتا ہے تھوڑا سا
وہی پھر شام میں مغرب ٹائم بچہ لوگ آتا ہے پھر ٹیوشن پڑھنے تو پھر گھر میں پڑھاتے ہیں
ہاں ر ٹیچر لوگ ہیں ایک تو ٹیچر ایک اس سے ہی نہ ہوگا ٹیوشن میں بھی اپنا ہو جاتے ہیں کل بات کیے تھے سونی کالس تماری تو وہی پھر بتائی اتائی اور پھر جنید سے ملنے آیا پھر وہ کیا بولتے ہیں ایک یہ کیا بولتے ہیں سینڈ کی تھی اس میں فارم فل اپ کرنا تھا تو سب یہ جو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر شام میں فون کیے چھوٹے ابو تب کروائے پوچھیے تو پھر سونی خالا کا نمبر بن بتا رہا تھا بچے لوگ سب کیا بتاۓ پھر کر کے موبائل سوئچ آف کر دیے تھے تو کالو والے ھممم پھر کالو والے نے کال کیے خالو شاید باہر گئے ہیں نہ کل ہی گئے تھے نا ہممم چاٹا گیا ہے تو انہیں سے بات کیے تو پھر وہی بتاائے تو دوگو میں نے تھوڑا کلیئر ہو رہا تھا تو دوگوں میں پوچھے تو پھر وہی ہم بولے کہ پوچھ کر کے ہی کلیئر کییے گا کہ ایک بار جہاں فام فل ہو گیا تو پھر نہیں دوبارہ چینج ہوتا ہے
ہاں
تو ہو گیا وہ کلیر
ہاں تو چپ
اجالا کا بھی کلیئر ہو گیا اس میں
اس میں بھی اس کا بھی ہو گیا
ہاں ریفریش کیا نا اس کا تو پھر اس کا شو کرنے لگا جیسے پیمنٹ والے میں ڈالنا رہتا ہے نہ اپنا اکاؤنٹ یا پھر تو وہ شو کرنے لگا اس میں اس کو ڈلا جائے گا
اچھا
لیکن وہ نہیں اتیھی کرنا ہے وہ سر نہیں ڈالے گی اس کا نہیں ہے اے ٹی ایم نہیں نہ ہے تو فون پے نہیں نہ بنائی ہے تو تمہارے تھرو تو مل ہی نہ جائے گا اس کو
ہاں مل جائے گا
ہاں تو کیا دققت ہے اور آگے شاید وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے اس کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے بول تو رہی تھی ایسا ہی کہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کیا کہ ابھی اب کلاس کا بھی اگزام بھی ہے نا تو تھوا ادھر بھی دھیان دینا روری ہے
ہاں کون اجالا بول رہی تھی
ہاں میں ایسے ہی کہہ رہی تھی تین بجے ٹیسٹ کی اجالا ہی
او ہاں اسکول بھی تو دیکھنا اس کو
ہمم اور ویسے ٹائم نکال کے کر رہا ٹائم نکالے گی تو چاہے گی تو کر سکتی ہے
ہاں تین بجے کے بعد تو فری ہی رہتی ہے پھر
ہوں بس دس منٹ کا تو کام رہتا ہے
ہاں ارم ابھی کیا کر رہی ہے
ارام میرے پیچھے پیچھے ہے ہم چھت پہ آ تو آئی ہے چھت پہ اٹھا تو بیٹو کنگھی ہ کنگھی اٹھائیے تو اٹھائی نا ابھی تو موسم صحیح کیا ہوا ہے ایک دم نہیں ابھی ابھی کیا کام ہے نا کھیتی باڑی میں
ہاں ابھی دھان مکئی سب روپنے کا ٹائم آ گیا
ہوں
ابھیان کرے گی اما گائے کو بھی
ہاں
اور موسم کی طرح کیسا ہوتا بھی
موسم تو ادھر صحیح ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چل رہا ہے بارش نہ ہوں ہاں گرمی تو صحیح لگی آج کل ما طبیعت خراب ہو گیا ہے تھوڑا سردی کھانسی سردی زکام بخار
وہ موسم چینج ہو رہا نہا وہی چلتا توسے ہو رہا ہے گرمی ٹھنڈ رہے گرمی برسات کر رہا نا
ہمم تینوں لوگ کا ہم لوگ کا ہو گیا میرا ایرم کا اریبا کا دادی کا بھی تھوڑا تھوڑا تھا ان کا سردی خانسی نہیں ہوا پر ان کو بدااں اندر اندر سے کر رہا ہے
اور گرمی گرمی اتنی ہی لگ رہی ہے آج نہیں نہا ہے
ہم بھی نہیں نہ ڈیلی ڈیلی کچ کچ لگتا ہے ایک دم نہاتے نہاتے
نہیں نہیں ٹھیک لگ رہا تھا تو کھانا میں بنا کر کے سو گئے
کا کا بنا
ہ آج کچھ خاص نہیں دال چاول وہ سب یہی بنائے تلوری وغیرہ نہیں رات کا سبزی تھا آلو بیگ نداری بناائے تھے رات میں
ا روٹی
ہاں رات میں روٹی ہی بناتے ہیں
سب گھر ابھی روٹی بنتا ہے سب گھر کا گرمی رہے چاہے ٹھنڈا چاہے برسات رات میں روٹی تو روٹی
ہاں پہلے والا تھوڑی ہو گیا ہے روٹی ہی بنتا ہے
میرے گھر ہاں
اور تم کیا بنائی ہو
میرے گھر میں کوئی خاص ارے خاص کا ڈیلی کا روٹین یہی ہے دال بس سبزی آج دال بت بونجیا ہے
ہاں دال چاول تو فکس وہی ہے
ہاں اور چاول بھی جو دو گلاس ڈالتے تھے وہی ڈال دیے رات میں کل رو ٹی بچا تھا دال پوڑی بنایا تھا تو اوامی کا ت یادن تھا کہ روٹی بھی بچ گیا دو گلاس چاول بھی ڈال دی
ہمم تو ناشتہ کر کے جاتے ہیں پھر کھانا کھانے آتے ہیں ابو
نہیں اب جو ہے سو ہی مرتا چل آے بھوک لگتا ہے تو کبھی کبھی آتے
نماز پڑھنے آتے ہونگے نہ
نئے ابھی نئے تھوڑا دن پہلے سے نماز چھوڑ دیے ہیں جب سے پتری ہوا نا تب سے پورا کمزوری ہرکھا ہے
ہ تو ابھی کیسا ہو وہ تو دوا